ہاں آپ ٹھیک ہو گھر میں سب ٹھیک
سب ٹھیک ہے الحمد اللہ سب خیریت سے ہے آپ کے وہاں سب خیریت
ہاں سرے ٹھیک ہے کہاں مصروفیت آج کل گائے بھی ہو نہ کال نہ کچھ
ہاں تھوڑے سے مصروف تھے تھوڑا گھر کے کام کاج میں ہی ہم آپ کہاں
میں بھی بس بابق کا ہاتھ بٹا رہا تھا ہم نے تھوڑا سا چھوٹا سا ایک کاروبار چھوڑا ہے تو اسی میں بس اب بابا کے کاروبار میں تھوڑا سا یہ تھا مصروف تھا
جی یہ تو بہت ہی بڑھیا بات ہے
آپ مجھے ایک بات بتاؤ یہ آپ کی وہ چھوٹی بہن تھی نا جس کا امتحان چل رہا تھا تو وہ آج کل اس کے پیپرس کیسے ہو رہے ہیں
بہت ہی اچھے جا رہے ہیں پیپر ابھی تو تین پیپر گئے ہیں باقی کے پیپر بھی اچھے چلا جائے انشاء اللہ
اچھی بات ہے میں بھی خود آج کل اتنا مصروف رہتا ہوں کیا ہی بتاؤں بہن کی شادی ہیں تو آپ ہاں وہ اکلوتی بہن ہیں
آواز کٹنے لگ گئی ہق کی
آواز نہیں ار ہرب
ہوں بوولے فرمائیے
ہاں ہاں میں یہی بول رہا تھا کہ بہن کی شادی ہے اگلے مہینے تو اب انہیں کی تیاریوں میں لگا آ رہا ہوں یہاں سے وہاں وہاں سے یہاں تو آج کل وہی سب چلتا رہتا ہے آپ بتاؤ
اچھا جی آپ کے سسٹر کی شادی ہے
ہاں میری بہن کی شادی ہے اگلے مہینے تو اب
تو ہمیں بھی انویٹیشن تو ملنا چاہیے آپ کی سسٹر کی شادی ہے تو اگلے مہینے ہے نا سنا تھا میں نے
ہاں آپ کی دعوت آپ کو دعوت ضرور ہوگی میں تو آبا جان ابا جن اور امی کو بول رہا ہوں کہ میرے دوست ہیں کچھ اسکول کے دوست تو ان کو بلانا ضروری ہے تو وہ بول رہے تھے کوئی کوئی بات نہیں ہاں
اسی لیے میں دیکھ دیکھ رہی ہووں کہ آج کل گھر میں خوب تیاریاں چل رہی ہے آپ بھی بڑے مصروف رہ رہے ہیں مجھے لگا ہی تھا پھر مجھے پتا چلا کہ آپ کے شادی ہے بہن کی یہ تو بہت خوشی کی بات ہے اللہ تعالا آپ کی بہن کی شادی مبارک کرے اور اس کی نئی زندگی کی ڈھیر ساری خوشیاں اور برکت ادار فرمائے
آمین آمین بس یہی سوچ رہا تھا کہ کہ مطلب اب اس کے لیے مطلب تھوڑی سی شاپنگ ادھر ادھر ہم کل بھی مال میں تھے تو ہم لیٹ آ گئے گار
اچھا تو وہی مطلب زیادہ تر تیاریاں پوری نہیں ہو رہی ہوگی نا آپ کی تو کپڑے کٹ ہال کھانا اور مہمان ن کہا انتظام ہو ہو ہو چکے کہ باقی ہے
نہیں نہیں مہمانوں کا ابھی کہاں ہو گیا ابھی تو فی الحال ہم شاپنگ ہی کر رہے ہیں اب ایک دو انن کے بعد مطلب وہ بھی دیکھا جائے گا اب وہ سب کام
ہوں دیکے بہن کی شادی ہے تو شادی میں تو بھائی کی ذمہ داری کافی حد تک زیادہ ہو جاتی ہے
ہ ہاں اور کیا وہ اوپر سے میں ایک اکلوتا مطلب یہ ہوں مطلب گھر کا ایک بیٹا ہوں تو مجھ پہ بہت ساری ذمہ داریاں ہیں گھر کہ وہ سامان لا یہ صابت ابا تو دن بھر نہیں چھڑتے ہیں پہلے وہ سامبھ لاؤ امی کا تو الگ ہی ڈانٹ کے کیا ہی بتاؤ کبھی یہاں جاؤ کبھی وہاں وہ سب تو چال کٹ کے آ رہی ہے آ رہی ہیں اب
ہوں ہوں فرمائیے
ہاں یہی بول رہا ہوں کہ میں نے بولا امی بھی بو رہی ہیں کہ یہاں جاؤ وہاں جاؤ دوستوں کو کس کس کو بلانا مجھے پہلے تو مجھے آپ کی بھی مطلب مجھے وہ دن یاد آئے جب ہم ساتھ میں اسکول میں پڑھتے تھے وہ
جی جی جی صحی فرما رہے ہیں آپ وہ گھر میں جب ایسا کچھ اوسر ہوتا ہے مطلب ویسے شادی والا کچھ بھی ہوتا ہے تو ایک جو بھائی ہوتا ہے جو مطلب پپا ہوتے ہیں ابو ہوتے ہیں وہ ان سب میں بہت ہی زیادہ وست ہو جاتے ہیں کام کاج میں ہے نا مہمانوں کی اچھی طرح کی خدمت ہو اور کسی کو کوئی بھی تکلیف نہ ہو یہ ان کی ذمہ داری بن جاتی تی ہے شادی میں مہمانوں کا خیال رکھنا بہت ہی اہم بات ہوتی ہے پت ہے آپ کو میری میری میری بہن کی شادی تھی نومبر مہینے میں تو تب تب مجھے پتا چلا کہ جب گھر میں شادی ہوتی ہے تو کیسا لگتا ہے شادی دوسروں کے گھر میں ہی ایسے ہمیں لگتے کہ اچھی لگتی ہے گھر میں شادی ہوتی ہے تو ایک بہن کی شادی ہوتی ہے بھائی بھی اتنی ذمہ داری کے سھ کرتا ہے لیکن ایک بہن کے بھی کچھ فرض ہوتے ہیں تو وہ کرنے میں بہت حالت خراب ہو گئی ہماری تو
ہاں وہی نا وہی لیکن یہی نا مطلب میری ہ وہی میری ایک اکلوتی بہن ہے اوپر سے مجھے اس کا بہت شوق ہو ہے نا مطلب جب بیٹ گھر سے مطلب نکلتے ہیں اس بیچاری کو اتنا ٹائم مطلب ایک ہی گھر میں پھر دوس گھر میں جانا مطلب وہ سب تو انسان کو رہتا مجھے مجھے آج سے یہ پتاہ نہیں کیوں ایسا اندر سے لگ رہا ہے کہ جیسیے میری جان چھوٹ ہے نا مطلب بہن سے بہت لگا تھا مجھے بچپن سے ہم ایک ساتھ کھیلتے تھے ایک ساتھ سوتے تھے تو کیا ہی بتاؤوں میں اپنا آپ کو
میں سمھ سکتی تو میری بھی ایک ہی بہنیں چھوٹی ہے تو میں آپ کا ر درد سمجھ سکتی ہ یہ تو ہر بہن کے لیے جذباتی لمحہ ہوتا ہے پدا اس کے وقت پورے گھر کی آنکھوں میں نم ہو جات ہے مطلب میں تو کہہ رہی ہوں مطلب میں بات بتا رہی ہوں ودا کے سمے پر لیکن پہلے سے ہی جب سے شادیاں شرو شادی کے دن جیسے جیسے نزدیک آتی اتنا روز گھر میں آنکھیں نم تو ہوتی ہی رہتی ہے اور اپنا گھر چھوڑنے کا احساس بھی کیا ہو رہا ہوگا بہن پہ وہ ہم نہیں سمجھ سکتے وہ تو ہم سے زیادہ اداس ہو گئے جو بچپن کی یادیں بار بار ذہن میں آ جاتی ہے ہے نا لیکن یہ بھی خوشی کی بات ہے نا کہ اپنی نئی زندگی کی شروعات کرنے جا رہی ہے
ہاں یہ بھی ایک یہ تو اللہ کی نعمت ہے اگر کس لیکن اب ایک ہی بات ہے کہ انسان دوسرا اچھا ملنا چاہیےھر پھر تو مطلب اب اللہ سے دعا ہے کہ میری بہن خوش رہے ہمیشہ مطلب جس گھر میں بھی جائے ان کی رونق بنے اور اس کا مطلب پتی بھی اچھا نکلے مطلب ہے نا پھر آدھے ورنہ آج کل آج کل آدی بیٹیوں کا ایسا حال ہے انسان کو رونا آتا ہے آنکھ
جی جی آپ ایک دم صحیح فرما رہے ہیں شادی کے مطلب میں ہم ہم ہماری سارے فرض ادا کرتے ہیں پر بہن جب دوسرے گھر جاتی ہے وہاں کا جو ماحول ہوتا ہے جو ان کے شوہر ہوتے ہیں وہ ان پہ ہو کہ ہماری بہن کو کیسے رکھیں گے ہے نا تو وہ بہت امپورٹینٹ چیز ہوتی ہے تو میں تو اللہ تعالی سے یہی دعا کروں کہ آپ کی بہن جا جائیں جائیں و خوشیا ا اور بہت ساری خوشیاں بھی پائے ہاں اور شادی کے موقع پر سب سے ضروری بات یہی ہے کہ کہ ا ہ رشتے مطلب محبت تو اس میں اس بھروسے سے نبھائے جاتے
ہاں وہ تو وہ تو صحیح بات ہے جب بھروسا ہوگا تو تب سب کچھ ہے تب مطلب اور انسان انسان ہو تو تب بھی مطلب ایک رشتےہ
ہ ہ اور اور اور ایک جی جی جی صح فمار ہے اور ایک پریوار اور بھائی بہن کے مطلب اس کے لیے تو یہی ہوتا ہے کہ اپنی بہن کی زندگی سکون اور خوشیوں سے بری رہے ہیں ان کو کبھی کوئی دکھ رکھنا ہے
ہاں وہ تو ہے ہی وہی نا اس لیے میں دعاغ روز کرتا ہوں کہ اب اتنے مطلب سالوں کے بعد میری بہن کسی اور گھر میں چلی جائے گی تو اسی لیے اب وہ جو بھی بولتے ہیں تو اس کو اس کا وہ سارا مطلب وہ کرنا پڑتا ہے اب آج کل گھر میں
جی جی تو اچھا اگر کسی بھی تیاری میں میری ضرورت ہو تو بے جھجھک ہمیں بتائیے گا
ہاں ہاں کیوں نہیں آپ کو تو آپ کو تو دس دن پہلے ہی بتاؤں گا جب بھی مطلب شادی تھوڑا تھوڑی قریب آئے گی اور مجھے تو پتہ ہی آپ کو کھانے پینے کا بھی کچھ کون کون کیا کیا آپ کو اچھا لگتا ہے تو وہ میں پہلے ہی بنا کے رکھوں
جی جی بہت شکریہ ہو کا آپ کا
ہاں وہ تو میں نے بتا کے رکھا ہے اپنے گھر والوں سے
ہ جی جی
ہاں وہ وہی نا اب میں سوچ رہا تھا یہ کیا بولتے ہیں اس کو میری ل لیکن میری ایک بات جی ہے کیا ہی بتاؤں آج کل گھر میں نا جب میں گھر آتا ہوں نا لیٹ پو اس کو فون ہاتھ میں فون ہی نہیں چھوڑتے آج کل کے بچوں کا کچھ الگ ہی یہ چل رہا ہے
نہیں نہیں ابھی ان کی شادی ہونے والی ہے نا تو اپنے شوہر کے ساتھ تھوڑی گفتےگووم میں وست ہوگی وہ بھی تو جانے گی نا اپنے شوہر کو کہ کیا پسند ہے کیا نہیں پسند ہے تو ان میں ہی وہ تھوڑا مشغول ہوں گئے ہیں
اور کیا پھر تو مطلب جب اپنا گھر ہوتا ہے پھر انسان مطلب ہے نا وہ الگ ہی ہوتا ہے پھر ہی لیکن لیکن میں نے لیکن میں نے آدھی آدھی لڑکیوں کی بیچاریوں کی زندگی ایسے خراب ہوئی ہوتی مطلب ان کی ہوتی ہے نا کیونکہ ان کو ویسے انسان ہی نہیں ملتا پھر طلاق وہ یہ سب اللہ کرے ہر لڑکی کا نصیب اچھا ہو
جی آ مین میں یہ یہی اچھی بات ہے ہر لڑکی کو اچھا گھر ملے اچھا پریوار ملے میں نے بھی ا اثر لڑکیوں کو دیکھا ہے کہ مطلب کوئی تو مار پیٹ سے بھی پریشان ہے کوئی کوئی اور کارن سے پریشان ہے تو یہ بہت دکھ کی بات ہے جب ہم یہ سوچتے تو ہمیں ہمارے ذہن میں ہماری بہنیں یاد آتی ہے
بی نا مطلب بہن گھر کی زینت ہوتی ہے اب تو یہ کوئی کوئی انسان ہی سمجھ سکتا ہے جس نے خود مطلب آپ دیکھا ہوگا اپنے گھر کا حال مطلب جو سچ میں انسان ہوگا جس کو احساس ہوگا رشتوں کا وہ تو کبھی کسی کے ساتھ کسی کا گال چاہے گا ہی نہیں
جی جی آپ صحیح فرما رہے ہیں جن جن کے گھر میں پہلے سے ہی بہنوں کی مطلب امیوں کی مطلب عورت کی عزت جس گھر میں پہلے سے ہی ہو رہی ہو نا تو اس گھر میں آنے والی لڑکیوں کی بھی عزت اتنی ہی ہوتی ہے کیونکہ اس گھر کے جو مرد ہوتے ہیں ان کو پت ہوتا ہے کہ مطلب اور کی کیسے عزت کی جاتی ہے
کیسی عزت کی جاتی ہاں یہ بالکل صحیح بات کہی آپ نے
تو اس گھر میں کبھی ایسا نہیں ہوتا ہے میںط نے تو اکثر ایسے گھر بھی دیکھے ہیں کہ جہاں مطلب شوہر ہو کوئی ہو تھوڑا ہنسا کر رہے بت لیکن سانس وغیرہ سب ان کو سب سپورٹ کر رہی ہوتی ہے سمجھا رہی ہوتی ہے ہوں
ہاں یہ ہاں یہ بات تو صحیح بات اور باقی مجھے بتاؤ آپ گھر میں سب ٹھیک امی ابو ٹھیک
جی جی سب خیریت تھا اور اور ایک بار آپ کی آپ کی آپ کی بہن کی شادی کو آسان مبارک اور برکت والا بنائے اللہ آپ کو اس کا بہتر رین کیا بول بدلا تھا فرمائے
آمی
میں اجازت دیجی ہوں دیجی مجھے اور شادی میں ملتے ہیں
ہاں کیوں نہیں کی ہے اللہ حافظ اللہ حافظ